ہاں سلام
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے جناب
ٹھیک ہے اپنا بتائیے بھیا کیسے ہیں آپ
الحمد للہ بھیا ٹھیک ہے
اور بتائیے اور سب کیا چل رہا آپ یہاں پہ
ارے کیا چلے گا زندگی جھنڈ ہے پھر بھی گھمنڈ ہے با حال ہے اور کیا
اچھا ارے تھوڑا حساب سے بات کیجیے مطل تو اچھے سے بات کیجیے بھیا آپ ہم ہم لوگ اچھے انسان ہیں نا
ہاں بھیا وہ تو بات ہے تو آپ کیسے بات کروں اب کیا میں اس میں اتر ڈال دوں کہ ک خوشبو مانگنے لگے
نہیں ایسا بات نہیں ہے بھیا آپ
تو بڑے بھائی میں آپ سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا بڑے بھائی
ہاں ہاں
کہ آپ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا
ہوں نماز نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں صبح سے
دیکھیے دیکھیے ایک بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں اب آپ کو برا لگے چاہے اچھا میں اس کا گارنٹی نہیں لیں گے اگر برا بھی لے گا تو آ کچھ نہیں اکھاڑ پئیے گا آپ دیکھیے سنیے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ سچ بتاؤ کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا
ہاں جی بھیا ہا جی
آپ نے جھوٹ کی آپ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں نماز پڑھتا ہوں
نہیں نماز تو پڑھتے ہیں بھیا کیا کریں لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں پڑنا
اچھا چلیے کوئی دقت نہیں ہے اور بتائیے کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھانا وانا تو ہو گیا بھائی ابھی کھائے ہیں دال چاول
ویسے آپ جا کہاں رہے ہیں آپ کا چلنے کا آواز آ رہا ہے
ہاںے بھیا وہاں پہ آواز آ رہا تھا وہ روم میں کسی اور کہتا ہوںے اوپر آ گیا
اچھا اچھا
ایک وہ ہے لڑکا بہت چلا چلا کے بات کرتا ہے بغل روم میں ہے میرا
اچھا وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے کیا
ہاں ہاں بہت چلا چلا کے بات کرتا ہے ایک دم بھ بائیں ایک دم کیا کرے بھیا ہم رہنا پڑتا ہے ساتھ میں ہ دیکھیے ابھی ابھی ہم جہاں ہے نا وہاں تک جا ایسا چھلاتا ہے وہ
ارے بڑے بھائی تو اس کا اس کو کچھ مت نہ کرو
ہاں
ایک بار اس کو خوش کر دو آپ تو نہیں چلائے گا
ہاں وہ پوچھتا ہے کہ کچھ کھلا دیجیے تو ہم کھلا دیں گے کچھ کریں گے کچھ دن میں
نہیں وہ آپ جو کھلانا چاہتے وہ کھانا نہیں چاہ رہا وہ
ہاں سمجھامجھ لولی پوپ مانگ رہا تھا بھیا لولیپوپ مانگ رہا تھا ہم بولےیں گے
بھیا تھوڑا ڈھنگ سے بتیائی بھیا
ہاں ا بھیا بھیا پتا ہے
ہاں بھائی جان
یکھیے وہ میرے گھر رات میں آیا تھا سونے میرے سھ ٹھیک ہے ہم لو دونوں رات میں سوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا تو کیا ہوا کہ میری عادت ہے بیا کہ نابھی میں انگلی ڈال کے میرا سونے کی عادت ہے
ہاں بڑھے بھائی
ہاں تو میں نابی میں ہوں گی ڈر کے میں سو گیا تھا تو وہ لڑکا میرے کو صبح بولتا ہے کہ وہ نا بھی نہیں کچھ اور تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا نا کہ وہ میرا انگلی نہیں کچھ اور تھا
بڑے بھائی سنی نا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بھائی
آ پڑیے
کہ آپ کی پڑھائی وغیرہ سب کیسی چل رہی ہے
سب بڑھیا بھیا سب بڑھیا چل رہا ہے بھیا بس آپ کی دعا بھیا
ہ میرا دعا ہے کہ آپ نیٹ کلیئر کر لے آپ سننا ہو کہ آپ نیٹ کلیئر کر رہے ہو
ہاں ہاں ہاں بھیا یہ سر اس سر ضرور
اچھا بڑے بھائی اچھا ایک بات پوچھو بڑے بھائی آپ سے
ہاں ہاں
یہ آپ اسلام جو ہے اسلام کے جو نوجوان ہیں
ہوں ہوں ہوں
وہ کن چیزوں سے برباد ہو رہے ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں
وہ انسان جو ینگسٹر آج کل جو بدماش مطلب جو بھی ہو رہے ہیں بدلا بدنام ہو رہا ہے جو بھی بولے اس کو یہ سب دیکھیے تربیت کا بات ہے بھیا انسان ادھر ادھر سے سیکھتا ہے اپنے دوست یار سے سیکھتا ہے
ہاں یہ بات تو ہے تربیت اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے
ہاں تربیت تو اسی تربیت پہ ایک ہم کو آپ اسٹوری اسٹوری بتات ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو ایک جنگل تھا ٹھیک ہے
ہاں بڑے گ
جنگل میں ایک شیر تھا اور ایک خرگوش تھا
ہاں جی
اور ایک جل پری آتی ہے جنگل میں بولتی ہے کہ ت ت کوئی یوز وس مانگو وس
ہاں جی
تین تین بیس مارگو تم تینوں دونوں
اچھا اچھا
شیر بولتا ہے کہ میرا ایک ہی وس ہے
ہاں
جتنے بھی یہاں پہ سیر ہیں سارے کو سیرنی بنا دو
اچھا
ٹھیک ہے تو بولتا ہے کہ اور کچھ وس تو بولتا ہے نہیں میرا بس ایک ہی وس ہے
اچھا
تو خرگوش جو ہوتا ہے خرگوش بولتا ہے کہ میرا خرگو سے پوچھتی ہے وہ جل پری کہ آپ کو آپ کے تین وجزے بتاؤ
جی
تو یہ اپنے تین وس بتاتے ہیں بولتے ہیں کہ پہلا وس گاڑی ل دو
ہوں
تو گاڑی لا دیا دوسرا اس مانگتا ہے کہ ہیللمٹ لا دو ہیلمٹ لا دیا خرگوز اب خرگوز کیا کرتا ہے کہ گاڑی کچ چارٹ کر لیتا ہے اور ہیملٹ پہن لیتا ہے
اچھا
ٹھیک ہے اور بولتا ہے کہ تیسرا بھیش تو بتا دے خرگوش
اچھا
تو خرگوش بولتا تیسرا وش میرا یہ ہے کہ جتنی بھی سیرنیاں بنی تھی بنایا تھا ابھی بیس مانگا تھا
ہ
سبھی کو سیر بنا دے
اچھا
اور یہ جو شیر ہے نا
ہوں
اس کو سیر نہیں بنا دو
اچھا
پورے جنگن میں ایک سیر یا پورے دس پچاس سیر ہو جائے گے بھیا یہ بات ہو گیا اور وہ بھاگ گیا گاڑی لے کر خرگوش سے
اچھا اب ایک ایک میں بتاتا ہوں بڑے بھائی
ہاں آپ بتائیے
کہ پت آپ میرے بالکل میری اچھی کی طرح ہو گرل فرینڈ کی طرح
ہاں ہاں تو کیسے میں گیا ہ
وہ بھی زبان تو بہت چلاتی ہے لیکن مزہ نہیں آتا ہے
ہاں لیکن یہی تو بات ہے نبھیا کہ اس کا پوٹین اور میرا پٹین میں بہت فرق ہے نوھیا
نہیں بھیا آپ کا اس کا میں کوئی فرق نہیں ہے بھیا آ لوگ دونوں موم سے بنے ہوئے ہیں اور موم والی چیزوں کو آگ بہت جلدی پگلاتا ہے
اچھا بھیا یہ بات ہے
ہاں بڑے بائی
ہ اور بتائیے بھیا اور بتائیے کیا کھائیں آپ
ہم لوگ ہم تو کھانے کے لیے تو کچھ اور من تھا لیکن آپ وہ نہیں دے رہے ہو تو وہ چھڑو اب میں دال بت کا کے آ رہا
اچھا دال بھات چورما کھا رہے ہو آپ
اچھا بڑے بھائی ایک بات بتاؤوں ا ایک دوسرے کو روسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے چلیے کچھ اچھی بات ب باتیں کرتے ہیں نا
ہاں وہ کیرلا کی بات کرتے نا کیرلا آپ کو گھومنے تو جانا تھا نا آ بتا رہے تھے کچھ
ارے ہاں وہ جو کیرلا میں وہ جو واٹر فال ہے کیسے کالو واٹر فال
ہاں کالو واٹر فال اور آفتاب کو پسند ہے آفتاب کو پسند ہے کالو واٹر فال
ارے تو ان کا نام سے تھوڑا میچ کر رہا ہے نا نہیں نام سے نہیں میچ کر رہا ہے نا ان کا باڈی سے تھوڑا میچ کر رہا ہے
ہاں ہاں وہ تو ان کو پسند بہت ہے کالو واٹر فال
لیکن کالو واٹر فال کا ایک خاصیت ہے سمجھے
کیا ہے
وہ آفتاب بھییا سے آگے
ا
پوچھیے کیسے
کیا کیا
پوچھیے تو کیسے
کیسے کیسے بھیا
کیونکہ دیکھیے کالو کالو تو میچ کر جا رہا ہے
ہاں
لیکن واٹر فول لمبا ہے
ہاں یہ بھی بات ہے
اینوا
اور ایک انسان وہ کالو تو ہو جا رہا ہے بٹ ہاں واٹر فال لمبا ہے بہت بڑا بہت اچھا بات کر دیے بھائی آپ مطلب آپ کا سینس بڑھتے جا رہا بھیا م ب دیک رہے ہیں آپ کو ہم آج کل
کیا کریے گا تھوڑا بہت چینج ہونا پڑتا ہے
ہوں ہوں اس زمانے کے سب سے چینج ہوتے ناا
اگو اگو مطلب ایکگ پیڑ تھا سمجھے جنگل میں ایک پیڑ تھا ٹھیک ہے اس کے سامنے ایک مطلب کتنا مطلب اس سے چھوٹا پودھی تھی پودی
ہاں
مطلب مادا تھی
ہاں ہاں
تو نر جو ہے جو نر پیڑ تھا
ہوں
اس سے محبت کرنے لگتا ہے
ہاں
اور اس سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے اتنی محبت کرنے لگتا ہے
ہاں
اس زمین کے اندر جو جڑ ہوتا ہے اس کی وہ اس کے تک پہنچانے لگا وہ دھیرے دھیرے
اچھا
تو پھر وہ لوگ دونوں میں پیچ اپ ہو جاتا ہے وہ لوگونوں ریشن ولیشن میں آ جاتے ہیں وہ سب کے حساب سے مطلب بتا رہا ہوں ایک چٹکلا ہے یہ
ہاں ہاں
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی کرنے کی بات ہوتی ہے
ہاں
جڑ تو وہاں مل چکا ہے
ہوں ہوں
اور جب شادی کرنے کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں ایک نیا کرریکٹر پیدا ہوتا ہے جامن
اچھا
اب جامن کیا کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں کا بریک اپ ہو جائے اور وہ جو مادہ پیڑ تھی
ہاں
اس کے ساتھ جامن شامل ہو جائے
ہاں
ٹھیک ہے اور پھر اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے جموں
اچھا
اور جب جامن اس مادہ پیڑ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے
ہاں ہاں
تو اسی سمے ایک آدمی کا جنم ہوتا ہے
ہاں
وہ پڑ پیڑ تھا لمبا
ہاں
ارے مدا والا پیڑ تھا ناٹا
ہاں
اور جامن کا پیل پیڑ تھا کاڈا کالا
ہاں ہاں
تو آ سمجھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کون ہوگا
سجھ ستے ہیںھیا ہم سج ستے ہیں بران کلر کچ ایک دم بلیک بلیک سے آ جائےا بھیا
وہ تو آ جائے گا لیکن آپ پھر ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہو
کوئی نہیں بات نہیں مجھے تھوڑی ہے سب ہم بتائیں گا بات آپ کو
ہاں بتائیے بڑے بھائی
کل انڈیا کا میچ ہوا ٹھیک ہے انڈیا کا میچ ہوا کل
اچھا
اب ہار گیا بھ انڈیا بہت دکھ د رہا بھائی ہم رات بھر ہم نہیں سئے رات بھر جاگل تھے ہم
سوریہ کمار کل تو مارا نا ایک سو سترہ رن
ہاں سوریہ کماریادو مارا ہے ایک ستر رن اورورٹ کوہلی مارے دو سو رن
بیس اوور کا میچ تھا مطلب ہم کیا ہیں بیس اوور کے میچ میں دوسرا رن مار د گا ایک سو سترہ رن مار د گا
نہیں وراٹ کوہلی کون سی کھیلا تھا بھیا وہ آسٹرولیا میں کھیل رہے آ باہرے
کہاں کل رہا
آسٹرولیا میں باہر کھیل رہا ہے
وراٹ کوہلی کا تو یہاں انڈیا میں نہیں نک رہتا ہے اب
نہیں بھیا یہ لندن میں رہتا لندن میں کھیل لیتا ہے
اچھا انڈیا کیوں چھوڑ دیا وہ
ہوں چھوڑ دیا کیا کرے بھیا اور بتائیے آپ کے آپ کی شادی کب ہو رہی ہے
شادی تو ابھی سمئے ہے شادی میں تھوڑا
اچھا تو آپ کی گھر پ مطلب آپ اٹھارہ اھ عمر میں شادی کر لیجیے گا
اٹھارہ کی عمر میں شادی نہیں کریں گے میرا عمر کم سے کم پچیس ہوگا اور لڑکی کی عمر کم سے کم بیس اکیس
اچھا صحیح بھی ہے ایک دم صحیح ایک دمحیح ایک دم
تب تھوڑا نہ جوڑی جمے گا
ہوں اور آپ کا چکن و سب مر گیا بھیا ہاں جو برغیاں تھی آپ کی
ارے مارل نہیں ہے سحب سب کے ٹونکی ہر گیا ہے
اچھا کولاگا سب کتا کھا گیا میرا تو سب کتا کھا کےیا بیا
آپ کے سب آپ تو اپ کتا کی کھے بھیے کیجیے گا تو کوتے نہ کھائے گا
ہوں اور ایک آم کا پیڑ لگائے تھے بھائی آج کل
اچھا بھیا
تو اما کے پواج بڑا ہوا تھوڑا سا دو گ آم دیا
اچھا بھیا
آج صبح صبح ہم کو تھوڑا سا سمجھ رہے نا تھڑا سا ہم کو ٹوئلٹ لگ گیا تو ہم اس میں ٹوئلٹ کردیا پھر تو گیاگ دن بھیا
اچھا ب ہم بتیں آپ تو آب کو جو دوگو آم ملا نا بھیا
ہاں
تو وہی اموا کے بغل میں ہم کیلا کے پیڑ لگائے تو بیا
اچھا
سمجھے بھیا دو گو آم کے بیچ میں کیلا آ گیا تھا پا
آ گیا تھا بھیا تو دگو آم ہم کا ایک وہ قلاب کھا گیا
ہاں ب نہیں نہیں نہیں نہیں آم کہے نہیں کہ کہیں بھی نہیں کیے ہیں ہم ابھی بولے
کیا آپ کو بھی آ کہ کیلا ولا کھا رہتا تھ اب دیکھے آپ کو اب تو دیکھیے آپ کھا ہاں ٹھیک ہے بھیا تب سلام لکوب جا رہے ہیں پڑھائی وڑھائی کریں گے
وعلیکم السلام خدا حفظ بھیا
خدا حافظ